اللام
وعلیکم لسلام بھائی جان وعلیکم لسلام بھائی جان اور سب بڑے آ اور سب بڑے کہ ریت میں بھائی جان
ہاں جناب سب خیریت میں ہیں انشاءاللہ کے رحم سے
اور گھرب گھر پریوار میں اللہ کیا وہ ابو جان امی جان سب بڑے کییرت میں ہیں
بلکل جناب سب خیریت میں انشاءاللہ اگے ذہن سے جناب یہی ہونا چاہیے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی سے
ہاں تو کل کیا ہمارے جیسے چاچا جان کے کیا دعوت تھی تو اس میں کیا جیسے اب ناشتے کار کررم بھی تھا تو ناشہ کر میں بھی کھایا مگر اب میں تو کیا جیسے ایک مہینے میں خواہ گا تو اس میں کیا کھانے پینے میں کوئی د قت نہیں ہوتی ہے اب اس کو اس میں نہیں اور اس میں کیا جیے جیسے ا چنک بنتا ہے نا جیسے ایک بار بنا ہو وہ ناشتہ ایک مطلب تیل میں ایک بار بنا تو وہ کیا شدھ ہے تو اس کو کھانے سے کچھ کچھ اب یہ کیا جو باہر کے پھیلے ہوئے اس پہ ہوتے نا وہ کیا روز جانا اس تیل کو گرم کرتے ہیں تو وہ گرم ہوا تیل گرم تیل ہوتا ہے تو وہ شریع کے لیے نقصان داک ہوتا ہے
بلکل جناب اب یہ جو باہر بازاروں میں ملتا ہے دکانوں پر ملتا ہے تو جناب یہ ایک ہی تیل میں چلتا رہتا ہے وہ
ہاں وہ چلتا ہاں ہاں ہاں کالا بھی ہوتا ہے اور اس میں کیڑے مکوڑے سب گرتے رہتے ہیں وہ گرم ہو جاتا ہے اس اس میں دیکھا کرو ابب کیں بھی ہوٹلوں میں جاؤں گے تو وہ کتنا کالا تیل رہتا ہے اس میں اس میں سے نکالتے رہتے ہیں وہ لوگ
بالکل جناب اب جناب جو چیزیں ہیں مطلب ٹھیلوں پر ملتی ہے تو جناب اس میں تو اپن پھینک لیتے ہیں اب جو بڑی بڑی ہوٹ لے لیتی ہے جس میں سے اندر سے کھانا بن کے آتا ہے جناب وہ تو پتا نہیں ہے نا جناب وہ کیسا آ رہا ہے
ہاں تو ان چیزوں کا بھی پارد پاردرشتاتا ہونی چاہیے اس میں بھی
وہی تو اب اس میں تو جو اپنا
توڑی ہوتا ہے کیونکہ سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے جیسے سرکار اب ابھی یہ جو بھی بڑی بڑی ہوٹلیں ہوتی ہیں اس میں مطلب ایسا لکھا ہوتا ہے کہ شدھ شاکاہاری بوجن ش شھ مطلب بوجن تو اس میں کیا جیسے سرک کو پاردشتا کرنی چاہیے فڈ ویئر کا لائسنس جاری کرنا چاہیے ان کو کھانا پکانے کی ٹرینگ اپلبد کرانا چاہیے تاکہ لوگوں میں روزگار بھی بڑھے ایسے تو کیا جیسے اب جیسے فوڈ تیار ہوتا ہے تو ان کا کیا جیسے پرشکشن ہونا چاہیے بائی کھانے میں جیسے کم کون سا تیل یوز میں لے کون سی کیا چیزیں لے تو یہ چیزیں سرکار کو بھی دیکھنی چاہیے کچھ جو تاکہ کچھ چیزیں غلط نہ ہووں
بالکل جناب اس میں وہی تو آفس میں تو خ ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے اس س زبرین گ نک کرے چیک کرے ان کو ب بالکل جناب ان کو سمے سمے پر ان کی جو ا جنے بھی یہ مطلب اس میں چیزیں ڈالتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کوئی ایکسپائر تو نہیں ہوگی کسی کی مییاد تو نکل گئی اور جناب جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو پھینکنا چاہیے اور جو بھی مطلب ایسا کھانا دے رہے ہیں جو ایکسپائری ڈیٹ کا کھانا دے رہے بن ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں گندی چیزوں میں گندے تیلوں میں تو ان پر ایک دم کڑائی سے پالن مطلب نیم بھی لگا کر اور ان کو ہوٹلوں کو بند کر دینا چاہیے سیل کر دینا چاہیے تالا لگا د ہ ان پ
ہاں تو یہ چیزیں شھتا کی اور بڈے
ہاں لائسنس ب دو انا
ہاں ایسا نہیں کہ لوگوں کو کر یہ تو ہونا چاہیے کہ مطلب روزگار کے لیے تو لوگ ب کام بھی کرتے ہیں بناتے ہیں کوئی بات نہیں مگر ان کا کچھ کرائٹیریا ہونا چاہیے کچھ ان کو کیا ٹرینگ پس رکھنا چاہیے جیسے ایسا نہیں کہ ایجوکیشن میںہ ہی رہ کے بنا ایجوکیشن والوں کو بھی مطلب دس پانچ دن کی ٹریننگ دیں مطلب ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح ماترا میں صحیح چیزیں لوگوں تک پہنچے کیونکہ کوئی بھی آتا ہے تو وہ جانچ تھوڑی کرتا ہے اس کو ب بوک ووک لگتی ہے تو وہ کھا لیتا ہے تو یہ ان ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے سرکار کو
ہاں وہی ہے جناب ان چیزوں پر ہے کڑھائی سے پالن ہو اور جناب یہ جی کیونکہ جناب صحت ہی اچھی نہیں رہے گی تو کیا مطلب ہے جناب سب سے بڑا دھن سب سے بڑا ایمان لوگوں کا صحت یہ جناب
ہاں تو صحت کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں شہر کے لیے تو صحت کے لیے تو سب کام بھی کرتے ہیں جو وغیرہ جو بھی کرنا ہوتا ہے جو آج شریر سوستھ نہیں رہے گا تو پھر کہاں سے سوستھ ہوگا
کس لیے رہا ہے جناب کانے کے لیے تو کما رہا ہے اب وہ اس کو کھانا ہے اب اس کو کھانا ہے جنا اب اچھا نہیں ملے گا تو کیا مطلب ہے
سی بات بائی جان
ا اس اس کو کھانا ہی صحیح نہیں ملے گا اس کو ملاوٹی کھانا ملے گا تو وہ کیسے کر پائے گا جناب
صحیح بات ہے جناب تو کچھ چیز کچھ چیزوں میں پ پاردشتا ہونی چاہیے
ا تو جناب
ہ تو سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے جیسے اب فوڈ کی جیسے پاس فٹوٹ کی تو بات ہوگئی اس پہ اب جیسے اپنے یہ لوگ باغ جیسے اللکہل کے ساتھ میں جیسے کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں تو ان ان کو بھی سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہ یہ کچھ دنوں پہلے بنی ہوئی ہوتی ہے پھر پھر مارکیٹ میں آ ہے اور یہ یہ بھی شریر کے لیے مطلب نقصان نقصان دائ ہے بھائی جان
بالکل جناب بالکل نہیں صحیح ہے جناب ان چیزوں پر کڑھائی سے پالن ہو مطلب ہر کوئی آدمی آج کل پیسہ بھی بنا کے بیچ رہا ہے کوئی نیم قانون کوئی فوڈ سیفٹی وغیرہ کچھ بھی پریکوشن نہیں ہے مطلب کچھ بھی یاد نہیں اپنا رہا ہے جناب وہ تو ان پر لوگوں کو بھی سرکار کو لڑائی سے نیم بنانے چاہیے ان کے اوپر ہر کوئی آدمی کیسے بھی بیچ رہا ہے یہ کوئی طریقہ ہے جناب
ہاں یہ تھوڑی طریقہ ہے اس کا کچھ کچھ مطلب پرشکشن ہونا چاہیے جناب یہ جب تک پرشکشن نہیں ہوگا تو تو وہ کیا کوانٹیٹی کوالٹی چی کوئی چیزوں کا ہوتا ہے جو ہونا چاہیے
وہی تو جناب وہ مطلب جس چیز کی میاد ہی نکل گئی اب اس چیزوں کو بھی بچ رہا ہے جناب وہ
اب دیکھا گ اپنے سماج میں اب اب جیسے پاسپورٹ وغیرہ بھیجتے مطلب بیچتے ہیں تو وہ کیا وہ ٹماٹر کا سوس رکھتے ہیں تو وہ کب کا بنا ہوا ہوا ہوتا تو اس پہ بھی سرکار کو بین لگانا چاہیے کیونکہ یہ یہ ٹماٹر کا سوس بہت گندا ہوتا ہے اور کب کاب بنا ہوتا ہے جیسے اپن ہے نا ٹماٹر کی چٹنی بانٹیں گے تو وہ لا لال ہوتا ہے اور کچھ بہت زیادہ ہی ریڈ کلر ہو جاتا ہے ٹماٹر کا سوس
جناب اس کے اس چیزوں کے اوپر تو جناب اب سوشل میڈیا پیسےس آدمی ہے مطلب وہ بہت بنکی پول کھولتے رہتے ہیں جناب اب سو سوچ کی ہے تو سو اس میں جناب ٹماٹر بالکل ہی نہیں ہے کیمیکل ہی کیمیکل ہے جناب وہ پورا
ہ
مطلب ایک ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جناب میں تو اس میں ایک آدمی نے کمپریزن کیا مطلب تلنا کی ایک تو اپ نے بازار والا سوس اور ایک گھر پر بنا ہوا سوس تو جناب اس نے بار والا سوس ڈالا نا تو اس میں کچھ کیمیکل ملایا جناب جب وہ کیمیکل ملا ہے نا تو اس کا رنگ ہی ایک دم ختم ہو گیا جناب ایک دم سفید سفید ہو گیا وہ پورا سوس اور جو وہی کیمیکل جب گھر والے سوس میں ڈالو نا تو جناب اس گھر والے تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوا ایک دم لال کا لال ہی بنا رہا
ہاں تو وہی تو بات ہے یہ سماج ایسے ہی سواستھ کو بگاڑا جا رہا ہے
وہی تو اب دیکھو نا ج نا ا ابھی تو کیمیکل کتنا ہے اس میں پوری ملاوٹ ہے مطلب ٹماٹر سوس ہے لیکن اس ٹماٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے جناب اس میں
ان چیزوں پہ سرکار بکہ کوچار کرنا چاہیے اور ان کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایسے جیسے عمر کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے پہلے لوگوں ب سو سال کی عمر تھی آج کل عمر چاٹ س سال میں ہی گزر جاتے ہیں تو ان کا یہ کچھ نہ کچھ اثر ہے جو اپن جو اٹم سٹم جو چیزیں کھاتے ہیں تو ان کا اثر پڑ رہا ہے تو ان کو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے لو روک لگانا چاہیے
بالکل جناب اس پر کڑھائی سے پالن ہو اور ایک احتیاط اپنائے ایک دم بڑھیا والے تو تبھی تو ان پر نظر رکھی جائے گی
یہ باتتے جناا آج کل کا دور کیا جیسے سوشل میڈیا بھی زیادہ آ گیا تو یہ سوشل میڈیا پہ بھی ایسے چیزوں پہ جیسے سرار ہے تو ان پہ سرار کو بھی ایسے جیسے ساماجک سنگٹھنوں میں ایسے چیزوں کا پرباؤ ڈالنا چاہیے ایسے پرچار پرسار کے لیے ساماجک سنگٹھنوں کو یہ سوچنا دینی چاہیے تاکہ وہ کیا فیلڈ میں کام کرتے ہیں ساماجک سنگٹھن والے لوگ ہمیشہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں سماج میں اجاگر کرنے کے لیے پہنچائے
بالکل بالکل جناب آ کیا نام ہے کل میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا ایک آدمی نے مطلب پیٹیس خریدتی ج فسٹ فڈ پس لیتی ہے نا پیس کھے کی تو جنا نے خریدنا تو اس نے دیکھا کہ اس میں کیڑے تییر ہیں جناب اندر آپ دیکھ وہ ایسی چیزیں بیچتے ہیں مارکیٹ میں وہ لے گیا واپس تو وہیں دکان میں تو لڑائی وڑائی کر رہے تھے تو وہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جناب کل
ہاں تو ایسی چیزیں کچھ سمج کچھ سمجھدار لوگ تو اب کھانے پہ سے ملب پابندیاں بھی ہے کھاتے بھی نہیں ہے اور دھیان بھی رکھتے ہیں کیونکہ وہ سوستھ کا بھی دھیان رکھتے ہیں
بالکل بالکل جناب
تو ایسی چیزیں ات ن ہو رہی ہے سماج میں اور ایسی چیزیں لپت بھی ہو رہی ہے تو یہ ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جناب اور اللہ تعالی بھی مہربانی ہونی چاہیے ان بڑے مطلب نواب بیٹھے ہوئے ہیں جن پردنیدیوں کو اللہ تعالی کی رحمت اللہبر سے ان پہ تھوڑا جا برسے تو تاکہ سماج میں اگے اور دیس کا صحیح چلے کیونکہ یہ چیز ہے کہ آج ادھتر کیا مطلب نا بھائی جان جو سمپن ویکتی ہے تو ان پہ پربھؤ نہیں پڑتا ان کا پربھؤ غریب لوگوں پہ ہی اثر پڑتا ہے
بالکل جناب وہی تو غریب ہی دھبرائے ج
ہاں کیونکہ امیر تو بڑی بڑی ہوٹ ہوٹلوں میں جائیں گے شدھ چیزوں کی کو کوانٹیٹی کوالٹی چیک کر کے کھاتے ہیں جیسے وہ پانی بھی پیتے ہیں میں نے ابھی اس پہ تو وچار اگلے پلیٹ میں کریں گے مگر ایک چیز دیکھا کیونکہ بڑے لوگ ہیں نا پانی میں بھی کوالٹی کوانٹیٹی دونوں دیکھ پین کی پانی کو بھی پانی کی بہت ل جیسے کوئی بھی آئے گی تو وہ نوکل برانڈ نہیں پیتے ہیں تو ان پہ ان مطلب غریب لوگوں کو بھیے ٹھیک ہے بھائی جان یہ کول مکمل ہوں بھائی جناا اللہ حافظ خداظ
جناب ایک منٹ رک جائے میرے ایک کال آ رہا ہے میں کال کر کے کرتا ہوں ہے نا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ
خد